وعلیکم السلام اور سب سب بڑھیا
جی جی اور کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں کہ ہوگا بس کھیلنے کی تیاری ہو رہا ہے
اچھا کھیلنے جانا ہے
ہوں
اچھا کہاں پہ جاتے ہیں اکلنےے
ہے تھوڑا سا دور گاؤں سے
اور فیلڈ میں
ہوں
کیا کھیلتے ہیں کرکٹ والی بال کرکٹ ٹیا فٹ بال کیا کھیلتے ہیں
کرکٹ بڑھیا لگتا ہے کھیلنے میں
اچا کرکٹ کھیلتے ہیں اور سب بتائیے کیا مطلب گھر میں سب کز ہے ٹھیک ہے
سب بڑھیا
جی جی
اور کیا ہو رہا ہے ابھی
کچھ نہیں کہا ہوگا ابھی گئے تھے منالی گئے تھے گھومنے ہاں ادھر ہی ابھی کالج کا ٹور تھا نا
ہوں
کالج کا ٹور تھا یہ دو تین مہینہ پہلے کا تھا تو گئے تھے گھومنے منالی طرف ادھر ہی سب بہت انجوائے ہوا سب اسٹوڈینٹ تھا نا ہاں سب اسٹوڈینٹ لوگ گیا تھا مطلب لگ بھگ چالیس پچاس اسٹوڈینٹ تھ گرلس بوائز ملا کے
ہوں ہاں
جی جی ہاں تو وغیر تھے سب ادھر سے تو ٹرین سے گئے تھے پھر لاسٹ اس میں وہاں پہ بس بس لے کے وہ منالی گئے تھے
اچھا نہیں ٹھیک ہے
ہاں گھومنا بھی ضروری ہوتا ہے ہ
اور تب کون سا رہ گ کہاں سے رہتے ہیں کہاں سے ہیں ابھی
ابھی تو حیدر نگر میں ہے گھر ہی پہ ہے ابھی
او اچھا اچھا چ چلا ہولہا
اوں
اور آپ کا کھیلنا ولنا ہے کہ نہیں ہے
ہاں کھیلتے ہیں ہم لوگ جیسے کہ ابھی دیکھیے کہ پہلے تو بھی کرکٹ چل رہا تھا لیکن بارش ہونے لگا نا برسات کا موسم آ گیا تو کرکٹ سب کھیل رہا تھا تو ا بارش تا تھا پیچ پہ تو پیچ گ ہو جاتا کبھی کبھی خراب ہو جاتا اور پھر دقت ہوتا تھا مطلب تو پھر سب سوچا نا کہ اب کرکٹ کا سیزن رہا ہی نہیں تو فٹ بال نکال دیا جائے تو اب سب فٹ بال ہی کھیلتا ہے سا سمجھے نا
میں ٹھیک
ہاں فٹ بال بھی ضروری ہے نا اس میں گیم فٹ بال میں بھی مزہ آتا ہے فٹ بال بھی ضروری ہے
جی
ہ
ہ گرمی کا دن تو ہوتا جا رہا ہے پانی بھی ویس گر نہیں رہا
ہاں جیسے برسات ہونا چاہیے اسیے برسات بھی نہیں ہو پا رہا دقت تو ہو رہا ہے مطلب مطلب جیسے کہ جیسے کہ فصل ہونا ہے تو اب فصل کے لیے پانی بہت چاہیے اب جیسے کہبھی دھان کا جو فصل ہونا ہوتا ہے اس میں پانی بہت زیادہ چاہیے اس میں مطلب کدئی کرنا رہتا ہے اور بہان کرنا رہتا تو اس میں پانی زیادہ چاہیے تو پانی اتنا ہو نہیں رہا ہے تو اس سال تو لگ رہا ہے کہ دقت ہی ہوگا سمجھیے تو ہاں اگر بہان نہیں ہوگا تو تو فصل کیسے ہوگا پھر فصل نہیں ہوگا تو مان کےے دھان کیسے ہوگا بہت دقت ہے اب ہم لوگ کے ہاتھ میں تھوڑا نہا ہے کچھ
ہوں ہ تب پانی برسانے کے لیے تب کیا کیا اپائے کیا جا سکتا ہے
نب دعا کیجیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم لو ا ہم لوگ کے ہاتھ میں تھوڑے نا کچھ دعا کجیے ہو جائے گا پانی
میں ٹھیک
ہاں
ہ ہاں ہم لوگ ابھی دیکھیے جا رہے ہیں کھیلنے ولنے میں دھوپ بھی بہت ہے تو اس میں کتنا لوگ جاتا ہے نہیں جاتا ہے اں سر پلیئر کو جگاڑ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اں کھیلنے والا ایسا ٹیم نہیں
ٹائم لگتا ہے جیسے کہ اب سب کوئی خالی ہے کہ کوئی خالی نہیں ہے کون کام کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اب کوئی کہیں اپنا کام کر رہا ہے کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا
ج
تو اس میں کھیل میں بھی دقت ہوتا ہے سمجھے نا جی جی اور آپ کا پڑھائی کیسے چل رہا ہے
ہوں پڑھائی تو ٹھیک ٹھیک چل ہی رہا ہے لیکن گریجویشن کا سشن نہ بہت خراب چلتا ہے یونیورسٹی
کون سا یونیورسٹی آپ کا
ہاں این پییو
اچھا رپیو ہے تو ہاں ہاں ہاں تو ا کیس کیا دقت ہو رہا ہے وہاں پہ
دقت یہ ہو رہا ہے کہ بائیس چھبیس سیشن کہ کے اور ابھی تک سمیسٹر چار ہوا ہے
او ہو مطلب بائیس چھبیس آپ کا سشن مطلب چھبیس میں آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا لگ بگ لگ بگ نا
ہوں ہوں
ہاں اس میں لیٹ کر دیا
ہوں
ہاں تب تو دقت ہے ذ آپ لوگ کا لیٹ کر دیا تو اب کتنا دن میں فائنل کرے گا کوئی گارنٹی تھوڑے نا ہے تو آپ ٹویلتھ بیس پہ کر رہے تھے نا یہ گریجویشن
ٹویلتھ بعد
اچھا اس کے علاوہ اور کچھ تیاری کرتے ہیں
ہاں کمپٹیشن والا ہوتا ہے
کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں
ہمم
نہیں مطلب آ کمپٹیشن کی یا پھر مطلب کوئی پرسنلی کوئی چیز کا
ہوں ا لے اےی ایل پی چاہائےین پ سی چاہائے پھر ا بھی اس اہس ایس جی ڈی
جی جی
نہیں تیاری کرتے رہنا چاہیے کب قسمت ساتھ دے دے کوئی کہاں نہیں جا سکتا ہے لیکن ہاں تیاری کرتے رہنا چاہیے اور دھیرے دھیرے ان شاء اللہ ہو ہی جائے گا
ہاں ہنا پڑھائی پڑھنا بہت ضروری ہے پڑھائی نہیں پڑھیے گا تو پھر آگے بہت مشکل ہو جا دیکھ ہی رہے ہیں کہ کسان کے پاس کھیت باڑی سب بھی ہے پھر بھی انسان پیداوار نہیں ہو رہا ہے
ہاں وہی وہی نا وہی جیسے کہ ابھی اب ابھی بھی آپ ایگزامپل میں لے لیجیے کہ مان کےجیے اتنا کھیت ہے اتنا مان کے چلیے بہت بڑا زمین ہے تو اتنا جائیداد ہے تو مان کے چلیے اب فصل ہوگا ہی نہیں تو آدمی کیا رہائے گا ایسے میں پڑھنا بہت ضروری ہے پڑھائی سے بہت چیز حاصل ہوتا ہے پڑھائی سے مان کے چلیے آپ کو سب چیز مل جائے گا آپ جیون میں کھ بھی کرری سکتے ہیں آپ اپنے اھی میں کچھ بھی خرید سکتے ہیں پڑھائی کیجیے گا آپ کچھ کوئی چیز میں جاب لیجیے گا آپ بڑھیا بڑھیا پ ہو جائے گا تو آپ مطلب آپ کچھ بھی لے سکتے نہیں تو اگر ایسے فصل کے ک پہ رہیے گا تومان بھی چے ابھی دیکے بارش نہیں ہو رہا ہے بڑھیا سے فصل نہیں ہو پائے گا دقت ہوگا ہاں
اور تب آپ آپ کا پڑھائی کہاں آپ کا پڑھائی کہاں سے چل رہا ہے اور کہاں چیز کر رہے ہیں سب
ابھی تو میرا پڑھائی چل رہا ہے یہاں سے وشرام پور چندر ونشی ہے نا ہاں جانتے ہوں گے آپ
ہوں
ہاں تو وہیں سے بھی ہم پڑھ رہا پڑھائی کر رہے بھی ٹویلتھ کیے تھے ہم یہاں سے رتناگ سے کیے تھے ٹویلتھ اور ہاں اور یہاں پہ کیا بولتے ہیں بشرام پور چندر وونشی میں ہ وہیں پہ ہم ایڈمیشن لیے ہیں اور وہیں سے ہم ڈی ایل ایڈ کر رہے ہیں ابھی ڈی ایل ایڈ جو دو سال کا ہوتا ہے ٹیچنگ لائن میں ہے ہاں تو ڈیلیٹ کر رہے ہیں ہم اور دیکھیے کہ چوبیس میں ایڈمیشن لے تھے تیئیس میں ہم ٹویلتھ پاس کیے تھے دو ہزار تیئیس میں چوبیس میں ہم ایڈمیشن لیے ہیں
ہوں ہوں
اور ہ چوبیس اور چھبیس ابھی دو ہزار چھبیس چل رہا ہے تو سجھیے تو اب ہم لوگ کا تھرڈ انٹرنل اگزام ہو گیا ہے سمجھے تین چار کو ایگزام ہوتا ہے تھرڈ انٹرنل گم ہو گیا ہے اور فائنل کا جو ہے وہ ابھی فارم مطلب جیسے کہ ابھی گئے تھے نا کالج تو سر بول رہے تھے کہ فائنل کا جو فارم بھرائے گا نا فائنل ایگزام کا وہ ابھی آیا نہیں ہے لیکن بہت جلد جیک دوارا جاری کر دیا جائے گا ڈیٹ تو کیا ہے اور کب اگزام ہوگا یہ سب جاری کر دیا جائے گا تو کنفرم مطلب ہم لوگ کو پتہ نہیں چلا یہ کب ہوگا ایگزام لیکن ہاں ہو جانا چاہیے
ارے ہم لوگ کو تو گریجویشن میں پھنس گئے ہیں نا اس لیے ہم لوگ ڈی ایل ایڈ بی ایڈ نہیں کر پا رہے ہیں گریجویشن کمپلیٹ ہوگا تو ڈی ایل ایڈ بی ایڈ ہوگا
ہاں ہاں وہی تو آپ آ لوگ کو دیکھیے آپ لوگ کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ ٹویلتھ کے بیسس پر اگر آپ لوگ ڈیٹ کر لیتے ہیں نا تو جیسے کہ دیکھیے اس میں ہوتا گیا ہے نا کہ اس میں مطلب کم ٹائم میں آپ کچھ کر سکتے ہیں مطلب کچھ کر پائیں گے ہاں ا تو اگر آپ بی اے کرتے ہیں یا بی ایس سی کرتے ہیں یا بی کام کرتے ہیں اس میں ہم کو تین چار سال زیادہ ٹائم چل جاتا ہے اگر آپ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم لمبا جائے گا اور آپ اگر اس کی جگہ تو تھوڑا سو مطلب ٹائم کم لگتا ہے تھوڑا سا لیکن اس میں جلد ہو جاتا ہو جاتا ہے
نہیں نہیں سیشن دیکے سیشن پہلے ٹھیک چلتا تھا جو ہم لوگ لیے ہیں نا اسی سے س سے اکیس بائیس سے سیشن خراب کیا ہے
ہاں تو آپ لوگ ہاں ہاں تو وہی آپ لوگ کو وہاں سے دقت رہا ہے
اور ہم لیٹ چلنے لگا تو اب کا ہی کیا جا سکتا ہے
ہاں لیٹ چل رہا ہے توب کوئی کا ہی کر سکتا ہے لیٹ چل رہا ہے تو ائی کے لگتا ہے ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی لیٹ چلتا ہے
ہاں
جی جی
اور ٹائم ہو ہی گیا ہے بس کچھ سیکنڈ اور ہے
ہاں ہاں ہاں بس بس ہاں اور سب بتائی کھیلنے چلے گئے آپ لوگ پہنچ گئے فیلڈ میں
ہاں فیلڈ میں تو پہنچ ہے لیکن کوئی ابھی آیا نہیں ہے اور کچھ آیا ہے کچھ ابھی آنا باقی ہے
ہاں کتنے لڑکے لوگ آتے ہیں کھیلنے پہ تو فل میں
ارے کبھی کبھی تو پانچ دس ہی بھی نہیں پہنچ پاتا ہے وہ کبھی جبھی تیس پینتیس کو پہنچ جاتے ہیں
لےہاں ہاں تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی زیادہ آ جاتا ہے کبھی کبھی کم ہی رہتا ہے
ہوں
ہوں
یار وہ بھی فیلڈ رہتا تھا ایسے کییاری میں ہے تو کا ہی
اچھا اتنا وہ فیلڈ بھی نہیں ہے نا ارے دیکھیے اب ہر جگہ سب کو فیلڈ نہیں مل پاتا ہے جیسے کہ پیچ اچھا ہے نا تو کھیل ہو جاتا نہیں تو اگر پیچ اچھا نہیں ہوگا نا تو فیلڈ دیکھیے پیچ اچھا ہے فیلڈ ہلکا پھلکا یہ اوپر نیچے ہے نا تو اس میں آدمی مطلب مینیج کر کے کھیل لیتا ہے پچ صحیح نہیں ہے تو پھر فیلڈ کتنا بھی بڑھیا رہے گا تو کا فائدہ
ہاں
ہاں اب جیسے کہب دیکھیے کہ فیفا ورلڈ کپ میں پورتگل تھا تو وہ سمجھیے تو باہر ہو ہی گیا ابھی ارجنٹینا اور کیا بولتے ہیں تو کون ہاں اسپین یہ ان لوگ دونوں میں فائنل تھا تو کون جیتا سپین جیتا ہے نا
سپین نکال لیا ہاں
اس میں نکال لیا فشش ڈ اپنا دیکھیے کوئی مطلب سوچ نہیں رہا تھا کہ سپین نکالے گا لیکن سپین نکال ہی لیا ورلڈ کپ ہاں جی جی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ابھی کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا ہوں چلیے اور سب بڑھیا ہے نا
ہوں سب بڑھیا ہے
چلیے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے تو کتنا ٹائم ابھی لگے گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ھیک وعلیکم السلام